تی ہو
ہیلو السلام علیکم
ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کو میگینانی آتی ہے
ہاں مجھے میگی بنانی آتی ہے آپ کو آتی ہے میگی بنانی
میں آپ کو ریسیپی بولوں ہاں مجھے بھی آتی ہے اچھی خاصی میگی بنانی
اچھا ٹھیک کیسے بناتی ہو
تو پہلے میں میگی ڈالتی ہوں پانی میں پانی کو ابالنے کے لیے رکھ دو ٹھیک ہے
ہاں
پھر اس میں مسالہ ڈالو مچی ڈالو اور پودینہ جو بھی ہے تمہارے پاس وہ ڈال دو جو بھی مسالحے ہوں لائک اسپائسی کچھ ڈالو وہ اس میں ڈال دو اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دو ٹھیک
ہاں ہاں
جیسیے ہی وہ بوائل ہو جائے گی اس کو دو چار منٹ اوپر سے ڈکن رکھ دو کوئی
ج
پھر اس کو نکالو اس کوئی پلیٹ پہ ڈال دو یا کوئی باؤل ہوگی یا جو بھی ہوگا وہ تم ڈال دو ٹھیک
ہاں
ہاں تو پھر پھر تم آرام سے کھا سکتی ہو
ج اچھا ٹھیک لیکن اس میں دودھ میں بھی دودھ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں نا
وہ تم اپنا دیکھو مطلب کہ تم اس میں کیا کروی تم دودھ ڈالو گی یا کچھ ڈالو گی اور ڈالو گی وہ تو تمہاری مرضی ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک لیکن میں کھاتے نہیں ہوں زیادہ تر مجھے پسند نہیں ہے پھر بھی میں جو ہے نا میرے کزن میرے گھر میں میں ان کے لیے بناتی ہوں کبھی کبھی لیکن میں خود نہیں کھاتی ہوں مجھ
ہاں کھایا کرو کبھی کبھی مطلب جیسے پارٹی ہوتی ہے کبھی کھایا کرو
میں کھاؤں دیکھیے میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ میگی میں کچھ کیڑے تھ کچھ وغیرہ وغیرہ پھر پھر مجھے من نہیں آیا کہ میں میگی کھاؤں
لیکن وہ کبھی کبھی فیک بھی ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے لیکن انسان کا من بھی ہوتا ہے نا
ہاں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا
ہاں مجھے اس پہ ڈیپینڈ اس پہ ڈیپینڈ ہوگئی نا مجھے اس لیے اب مزہ نہیں آ رہا ہے
اچھا تم سبزی وبزی بناتی ہو کوئی ریسیپی بتا دو مزہ آئے گا
ہاں میں بناتی ہوں نا میں وہ ہے نا بند گوفی اس کا چٹنی میں بناتی ہوں چٹنی
بند گوبی کیا ہوتا ہے
بندگوفی جو ہگ جیسا ہوتا ہے نا جو بال جیسا ہاں ساگ جیسا ہوتا ہے نا اسی کو بنا ہوں میں چٹنی اس کو میں اس کو میں پیس پیس کر کے چھوٹے چھوٹے پیس پیس کر کے نا پ اچھے سے پہلے میں اس کو اچھے سے صاف کرتی ہوں اچھے سے الگ الگ وہ جو ہوتے ہیں نا الگ الگ کرتی ہوں پھر پھر اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں مطلب تبدیل کرتی ہوں پھر میں اس کو پھر میں اس کو مرچ ڈالتی ہوں نمک ڈالتی ہوں لیمن ڈالتی ہوں اور بھی اور بھی اور دہی دہی ڈالتی ہوں پھر میں اس کو مکس کر کے ٹیسٹ دیک ہوں پھر اس کو ٹیسٹ اچھا آ رہا ہے پھر میرے گھر والے ب رہے کہ یہ کس نے بنایا یہ تو اچھا ہے یہ تو بہت ٹیسٹی ہے پھر میری تعریف ہی تعریف ہو رہی ہوتی ہے ہاں
اچھا تم گارلک پیسٹ وغیرہ نہیں ڈالتی ہو اس میں
نہیں بس ایسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا وہ ایسے ہی یہ ٹھیک رت ہے ایسا ہی مزہ دیتا ہے
ٹھیک ٹھیک
ہاں وہ پھر آپ وہ پھر آپ اپنے حساب سے بناؤ گے کہ اس کو اور کیا اچھا ہوگا کیا نہیں اچھا ہوگا وہ آپ اپنے حساب سے کر لو پھر
ٹھیک ٹھیک اور
ہاں اور ٹیک فی الحال تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو کیا کرنا ہے
میں بھی ٹھیک ہاں ہاں ابھی کالج ہی چل رہا ہے میرا تو ابھی سیکنڈ ایئر ہی ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے تو بہت بڑھیا ہے تو اچھی بات ہے ماشاء اللہ
ہاں ہاں تمہیں کیا تم کیا کر رہی ہو ابھی
میں میں ابھی کام کر کے آئی ہوں کچن سے اب میں نے سوچا کہ آپ کو کال کروں
ٹھیک ٹھیک
ہاں
ہاں ہاں
ہاں اب اور کیا کر رہے ہو ابھی
میں تو ابھی بنا رہی ہوں جو پوٹیٹو چپس ہوتے ہیں نا ہوم میڈ پوٹیٹو چپس میں وہی بنا رہی ہوں اور میں نے اب پانی پوری بنانے والی وہ پیٹی جیسی لائی ہے تو اس میں بھی وہ میں بنا رہی ہوں تو میں تمہیں ابھی میں ب رہی ہ نا میں تمہیں ریسپ بات ہوں ابھی ٹھیک
ہاں تم بتاؤ مجھے کیا وہ کیسے بناتے میں بھی بناؤں گی
دیکھو جو چ چپس لوگی نا مطلب پوٹیٹو چپس یا جو بھی کوئی آلو وغیرہ لوگی
ہاں
اس کو تم مطلب پہلے اچھے سے اچھے طریقے سے مطلب اس کو کٹ وٹ وٹ کر لو ٹھیک
ہاں
کٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑے مطلب مسالے ڈالو جیسے کہ چلی ہوتی ہے چلی ہوتی ہے نا
ہاں
مرچی اس میں ڈال دو پھر اس کو مطلب تیل ہوتا ہے اس کو بوائل مطلب نا یہ تھوڑا یہ کیا بولتے ہیں اس کو فرائی کر لو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تم اس پہ پودینہ ڈالو مطلب ویسی ہوتی ہے نا چیزیں پودینے ہوتی ہیں مسالے ہوتے ہیں یو نو ہوتے ہیں نا ہاں تو تم اس م میں وہ ڈال دو ٹھیک
ہاں
جب تم اس کو بناؤ گی نا تو وہ اتنے کرسپی ہو جاتے ہیں اتنی کرسپی ہو جاتی ہے جب وہ تم ان کو باریی طریقے سے کاٹو گی نا وہ اتنے کرسپی ہو جاتے ہیں میں کیا بولوں تمہیں
اچھا پھر
ہاں اور میں کیا بول رہی تھی گول گپے بنانے کا ہے نا
ہاں ہاں
د ایک دیکھو تم اگر لاؤ گے نا گولڈ کپے وہ ففٹی ون ففٹی روپیز کے آتے ہیں وہ گولڈ کپے پھی
ہاں ہاں ہاں
تم کیا کر رہو تم انگول گپو کو لے لو ٹھیک ہے
ہاں
پھر تم کڑھائی میں تیل لے لو ٹھیک ہے تیل ٹھیک
ہاں ہاں ہاں
فیٹ تم کیا کرو پھر تم جو پانی پوری ہوں گے وہ تم اس میں ڈال دو ٹھیک
ہاں
ہاں جب تم اس میں ڈال دو گی تو وہ فرائی ھر وہ موٹے موٹے وہ گول گول ہو جاتے ہیں ٹھیک
ہوں ہوں
جب وہ گول گول ہو جائیں گے تو تم ان کو باہر نکالو ٹھیک اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں تمہیں پانی بھی بنانا پڑتا ہے
ہاں
پانی بھی بنانا پڑتا ہے اس میں مسالے بھی ڈالنے پڑتے ہیں نا
ہوں ہوں
تو تم کیا کر اس میں تم اس پانی کو مطلب اس پانی کو وائٹ وائٹ ہوتا ہے نا وہ وائٹ باؤلز ہو ہے وہ اس میں ڈال دو اس میں تم ڈال دو اس کو اور تم وہ پانی پوری کے کو وہ بیچ میں سے کاٹ دو ٹھیک
ہاں ہاں
جب تم پانی پوی کو بیچ میں سے کاٹ دو گی تو تم اگر تمہیں اپنے حساب سے اگر تمہیں آلو وغیرہ ڈالنا پسند ہوناا ادوں کو پسند ہوتا ہے ادوں کو نہیں پسند ہوتا ہے
ہاں ہاں
تو تم اس میں کیا کر تم اس کو اٹھاؤ اور تم کھا بھی سکتی ہو اس کو ٹھیک
ہاں
تو پھر اس کے بعد تم کیا کرو پھر اس کے بعد تم اس میں جو ہوتے ہیں نا وہ سیڈس جیسے ہوتے ہیں مسالحے ہوتے ہیں
ہاں ہاں ڈفرنٹ ڈفرنٹ مسالے ہوتے ہیں ہاں
اور وہ پھر تم کھاؤ گی اگر تم کھاؤ گی تو تمہیں اتنا اچھا لگ گا اس کو دیکھ دیکھ اس کو کھاتے کھاتے تم وہ دیکھ بھی سکتے ہو کچھ چیزیں دیکھ بھی بھی سکتی ہو کھا بھی سکتی ہو اور باتیں بھی کر سکتے ہو اگر تمہارے فرینڈس آئیں گے گھر پہ ہے نا ایسے ہوتا ہے نا تو ان کو بھی کھلاؤ گی ان کو بھی بہت مزہ آ گا
ہاں میری بہن نے لایا تھا ایک دن اور اس نے گھر پہ بھی بنایا اس نے پیکٹ میں لایا پھر اس نے گھر میں ہی بنا دیا گیس پہ کیا پھر اس نے سب گھر والوں کو دیا اور مجھے بھی دیا لیکے مجھے اتنا ٹیسٹ آیا کیک میں کیا بتاؤوں تمہیں
ٹھیک ٹھیک اور تم مطلب کیا کرتی ہو ابھی کیا کر رہی ہو تم
میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں اور کچھ نہیں پڑھائی کا جو خواب تھا وہ اد اد ادھار ہی رہے گیا لیکن مجھے ان کا پلیٹ ہی رہ گیا
اچا تم تھائیلینڈ گوا تھاائیلینڈ
ہاں تھائی لینڈ مجھے ڈریم تھا لیکن ابھی گئی نہیں
میں بھی گئی ہوں ایک بار میں نے وہاں سے مطلب بہت ساری کیوٹ کی چیزیں منگوائی ہے
اچھا
اگر تمہیں کبھی کچھ چیز چاہی ہو تو مجھے بتا دینا ٹھیک
وہاں پہ کیا نظارہ ہوتا ہے کیا انجوائمنٹ
وہاں پہ مطلب ڈزنی لینڈس ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ اتنی مطلب ہوا اتنی اچھی ہوتی ہے جیسے کہ اگر تم یہاں کی دلیی دھو گی تو بہت پلیوشن ہوتا ہے
ہاں فریش ہوا ہوتا ہے وہاں پہ
وہاں پہ اتنا فریش ہوا ہوتا ہے کہ تم وہاں پہ لیکن وہاں پہ رینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر تم وہاںہ رہو گی تو وہاں پ رٹ بہت زیاد آئے گا تمہارے
اچھا
ہاں ہاں تم کہیں گئی ہوگ کہیں باہر کہیں مطلب یو نا ہاں ویسے ہی
میں کبھی کبھی گئی زیادہ نہیں
ہاں ہاں ٹھیک
ہاں کبھی کبھی جاتی ہوں باہر کبھی کبھی پکنک پہ جاتی ہوں کبھی کبھی بہت تو دور ڈرائیورنگ ڈرائیورنگ کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے
اچھا تو میں ڈرائیونگ کرنے میں مزہ ہوتا ہوگا میں بھی سیکھ رہی ہوں ابھی
ہاں میں چلاتی ہوں نا اسکوٹی بائک اور
ہاں ہاں میں نے پرسوں گاڑی چلائی تھی لیکن میں نے ٹوک دی وہ
ہ آپ اچھے سے چلاؤ نا اچھے سے دھیان سے
میں ابھی پیکٹس ہوئی ہوں ابھی ابھی میں لائک تین سال پہلے میں اڈلٹ ہوئی تھی تو ابھی میں چلا رہی ہوں میں کوشش کر رہی ہوں
اچھا اچھا ٹھیک نہیں مجھے چار سال ہو گئے ہیں گاڑی چلانے میں ہاں
ہوں ہ میرے کو مطلب بہت سال پہلے میں مطلب نا اڈلٹ بن گئی تھی لیکن تو ٹھیک ہے میں ابھی مطلب ابھی میرے کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے گاڑی چلانے میں
اچھا اچا ٹھیک پھر انسان مطلب یہ ہوتا ہے نا پھر انسان سیکھتے ہیں کبھی بھی آہستہ آہستہ ایک ساتھ ہی مت سیکھتے ہیں انسان آہستہ آہستہ سب کچھ ہوتا ہے
پریکٹس پریکٹس سے ایک انسان اچھا بن جاتا ہے
ہاں وہی نا رپریشن کرنی ہوتی ہے اس سے بھی انسان اچھا ہوتا ہے کیورنگ کرنی ہے وا پہ جانا ہے
بنانا ہوتا ہے اچھی اچھی چیزیں کرنی ہوتی ہے تو اس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے
ہاں اسے انسان پھر پریشان بھی نہیں رہتا ہے نہ مطلب اوور تھنکنگ کر تا ہے انسان ہےا
چلو چلو یہاں پہ ابھی میرے کو گیسٹس آنے والے ہیں تو چلو ہم کرتے ہیں بنداب
ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ